مسئلام
جی اپ ٹھیک ہو اچھے سے گھر پہ سب
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کیسے کیسی چل رہی ہے زندگی
شکور میں جنا نہیں چڑ رہی بہت زیادہ کل مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے کل ایئر پورٹ کے لیئے روانہ ہونا ہے
کیا
مجھے وہاں پہ کچھ دوستوں کو چھوڑنا ہے
ہ پچ شا ایئر پورٹ آج کے دور میں بہت اہم ادارہ ہے
جی ہ اسکول میں بھی ہمارے استاد نے ٹرانسپورٹ کے ذریعے کے بارے میں بتایا مجھے سب سے زیادہ ایئرپورٹ کے بارے میں سن کر دلچسپی ہوئی
پت ہے بالکل ایئرپورٹ آج کے دور کا بہت اہم ادارہ ہے اس کے بغیر ملکوں اور شہروں کے درمیان سفر اتنا آسان نہیں ہوتا ہے
آرام سے پڑھیے صحیح کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ ائرپورٹ کی اصل اہمیت کیا ہے
ایئرپورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہوائی جہاز خاص اڑان بڑھتے ہیں اور اڑتے ہیں مجھے بتاؤ پہلے آپ جہاز میں چڑھے ہو
ہاں ایک دو بار آپ چڑی ہو کبھی
میچ چٹ لگ بھگ سات آٹھ بار
اچھا ٹھیک پھر توٹھی اچھی بات ہے
ہاں یہ صرف سفر کا مرکز نہیں بلکہ تجارت سیاحت اور ملک کی ترقی کا بھی اہم ذریعہ ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی آج کل لوگ چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں ایئرپورٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
بالکل پرانے زمانے میں دور سفر کرنے کے لیے لوگوں کو کئی دن یا ہفتے لگ جاتے تھے اب ایئرپورٹ اور ہوائی صفائی کی وجہ سے وقت کی بچت ہوتی ہے
ہوائی صفائی نہیں ہوائی سفر کی وجہ سے ایئرپورٹ کی وجہ سے بزنس بھی ترقی کرتا ہوگا
جی ہاں تاجر اپنی چیز ایک ملک سے دوسرے ملک تک جلدی پہنچا سکتے ہیں ایئر پورٹ تجارتی روابط مضبوط بناتے ہیں اور معیشت کو بہتر کرتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ ایئر پورٹ پر روز ہزاروں لوگ آتے اور جاتے ہیں
یہ بالکل ٹھیک ہے بڑا ایئر پورٹ ایک چھوٹے شہر کی طرف ہوتا ہے وہاں سکورٹی اسٹاف پائلٹس انجینئرنگ ڈاکٹرس کلینرس اور کئی دوسرے افراد کام کر تین
اس کا مطلب ایئرپورٹ روزگار کے موقعے پہ بھی پیدا کرتا ہے
جی ہاں ایئرپورٹ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہے یہ بے روزگاری کام کرنے میں بھی مدد دیتا ہوں
سیاحت کے لیئے ائرپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے
بہت ضروری جب دوسرے ملکوں کے لوگ کسی ملک کے سیر کرنے آتے ہیں تو اکثر ایئرپورٹ کے ذریعے ہی آتے ہیں اس سے ٹورزم بڑھتا ہے اور ملک کو آمدنی ہوتی ہے
کشمیر میں بھی ائیرپورٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا
بالکل کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہر سال بہت سے سرا اتے ہیں ایئرپورٹ کی وجہ سے ان کا سفر اسان ہو جاتا ہے
ایئر پورٹ پر سیکورٹی کا نظام بھی بہت اچھا سیکھ ہوتا ہے
ہاں کیونکہ مسافر فروم کی حفاظت سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر مسافر اور سامان کی جانچ کی جاتی ہے
جب میں پہلی مرتبہ ایئرپورٹ گیا تھا نا مجھے وہاں کا نظام بہت مزمن لگا
پیر پرچی کامیابی کا راز ہی اس کا مناظم نظام ہے ہر کام وقت کے مطابق اور قواعد کے تحت ہوتا ہے
ایئرپورٹ ملکوں کے درمیان دوشی کو بھی فروغ دیتا ہے
جی ہاں جب لوگ ایک دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس سے دوستی اور بھائی چارہ بڑھتا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے علم اور تعلیم کے لیے بھی ایئرپورٹ مددگار ہوتا ہوگا
میں دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز و تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہوائی سفر کرتے ہیں ایئرپورٹ ان کے لیے اہم ذریعہ ہے
اور اگر کسی جگہ قدرتی آفات آ جائے تو
تب ایئرپورٹ اور بھی اہم ہو جاتا ہے ریلیف سامان ڈاکٹرس اور مدد ٹیمس ہوائی جہازوں کے ذریعے جلدی پہنچ سکتے ہیں
میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ کچھ ملکوں میں ایمرجنسی کی صورت میں ہوائی جہاز دوائیاں اور کھانا لے جاتے ہیں
جی ہاں ایئرپورٹس انسانی خدمت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے
ایئرپورٹ پر کون کون سی سہولتیں ہوتی ہیں
وہاں ویٹنگ لانگرگرس ریسٹورینٹس ان انفارمیشن ڈیسکس میڈیکل رومز لگیش سروسز شاپنگ ایریاز ہوتی ہیں تاکہ مسافروں کو آسانی ہو
ہ یہ مسا پیر سمبھ لوں کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایئرپورٹ کسی ملوک کا پہلا تو سبور بھی ہوتا ہے
کوئی غیر ملکی شخص کسی ملک میں آتا ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ دیکھتا ہے اسی لیے ایئر پورٹ صاف ستھرا اور بہتر ہونا چاہیے
ایئرپورٹ کی ترقی سے ملک کی ترقی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے
ہاں جدید اور منظم ایئرپورٹس کسی ملک کی ترقی اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی نشانی ہوتی ہے
ایئرپورٹ اور حوالے جہانوں کی ب جس جہاز جہازوں جہاز کی وجہ سے سے دنیا چھوٹی لگنے لگی ہے
بالکل آج لوگ چند گھنٹوں میں ہزاروں کلو میٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں
مجھے ایئرپورٹ کا ماحول بہت دلچسپ لگتا ہے ہر طرح لوگ سفر کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں
مجھے بھی کچھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نئے مقامات دیکھنے کے لیئے سفر کر رہے ہوتے ہیں
ایئرپورٹ پر وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہوتی ہے
ایئرپورٹ کی تعمیر میں بہت پیسہ لگتا ہے ہوگا
ہاں لیکن اس سے ملنے والی فائدے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تجارت ٹیوریزم اور روزگار میں اضافہفک بہت
مجھے لگتا ہے کہ ایئر پورٹ کھل کہ مص کو مضبوط بناتی ہے
بالکل ایئرپورٹ سے مال اور مسافروں کی نقل و حرکت آسان ہوتی ہے جس سے معاشی نظام مضبوط ہ
کیا ائیرپورٹ پر ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے
جی ہاں کمپیوٹر سسٹم ریڈرز سیکیورٹی اسکینر اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس ایئرپورٹ کے اہم حصوں میں شامل ہیں
ٹیکنالوجی کے بغیر ایئرپورٹ کا نظام چلانا مشکل ہوگا
بالکل جدید ٹیکنالوجی ایئرپورٹ کو محفوظ اور مؤثر بناتی ہے
میں نے سنا ہے کہ کچھ ایئرپورٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹرین بھی چلتی ہے
یہ سچ ہے دنیا کے کچھ ایئرپورٹس بہت واسیع ہوتے ہیں اور مسافروں کی آسانی کےلئے اندہ ہی ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے
ایئرپورٹ صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ ترقی کی علامت بھی ہے
بالکل ایئرپورٹ ملک کی ترقی جدید ٹیکنالوجی اور بہتر مستقبل کی نشانی ہوتی ہےفففف لف
ہلو
ہاں ہیلو ہاں جی سے مجھے ایئرپورٹ کیا ہے میں اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خوشی ہوئی ہے پٹ انسانی زندگی کو آسان بنانے ملکوں کو قریم لانے اور معیشت کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہےفک
جی
مجھے بھی خوشی ہوئی ایئرپورٹ انسر نے زندگی کو اسان بنانے ملکوں کو قریب لانے اور معیشت کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں
مطلب ہے کہ یار کوڈ کسی بھی ملک کے لیے ایک قیمتی اسا نہ ہو ہے
جی ہاں اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور سفر کے دوران قواائد کی پابندی کرنی چاہیے
بہت شکریہ عرشی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
آج کی گفتگو سے مجھے بہت معلومت اور دلچسپ رہی
جی ہو رہے ہیں ابھی اس کی کا کیا بھائی جان سے ہم فورا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کچھ گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں
ہاں ہاں اب مجھے پتا ہی نہیں تھی پھر بھی آپ نے بتایا شکر شکریہ مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ایئرپورٹ کی ترقی ملک کی ترقی ہے اور اس کی اہمیت ہر دور میں برقرار رہے گی
جی آپ نے بالکل صحیح کہا جب بھی ہم گفتو کوو کرتے ہیں تب ہمیں کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے چلو ہم کبھی اور کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ